سن پا رہے کیا بھیاب
جی بھائی جی بھائی آپ کیازاری
ہاں یہ کال کٹ ہو گئی تھی تو ابھی پھر سے میں نے شروع کر دیے
ہاں جی تو حیدرآباد کیا ہے بولے تو ایک مشہور ایک کنگ کا نام ہے
ہوں ہوں
بہت سے کنگ جو ہے یہاں سے حکومت کہہ رہے جیسے کہ عثمان بول گئے تھے کہ
ہوں ہاں میں میں نے بھی سنا ہے حیدرآباد جو ہے یہ کیا کہتے ہیں اس کو کو مائسور وہ کرناٹک کمینا
جی مسور کنا جی ہاں بالکل صحیح ب
تو یہ ان کی تاریخ جو ہے ان کی ہسٹری جو بڑی انوکھی ہے اور بہت مطلب بڑی ہسٹری ہے ان کی
ج
تاریخ میں جو ہے ان کا نام بڑا ہے حیدرآباد بھی کافی بڑا ہے سؤتھ میں ہاں یہ ایکچولی یہ اصل میں ساؤتھ کے جو یہ ہے بڑے ان کی یہ ہسٹری اس لیے کہ یہ بہت پرانی جگہیں ہیں ہے نا یہ تامل ناڈو وغیرہ وہ وہ بھی
تمل ناڈ
سؤھ کی تامل ناڈو کرناٹک ناٹک کیرلا یہ
ہ
تو وہاں پہ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو حیدرآباد تلنگان گانہ میں مطلب کون سی لینگویجز زیادہ بولی جاتی ہے مطلب مطلب چاہے وہ آپ ہو یعنی مسلمس ہو ہندو ہو یا کوئی بھی ہو تو کون سی لینگویج بولی جاتی ہے زیادہ تر
پہلے تو پہلے جو لینگویج جو بولی جاتی تھی اردو کسٹ
ہوں
جو ہاں جی فسٹ اردو تھا لگ بھگ جو ہیں جو سینیک بھی اور جو بھی نیوز جو بھی بیچتے ہیں نا مطلب آج کل کیا ہے وہ بھی نیوز بھی اور مدر سے زیادہ مدرسے تھے پہلے اور مدرس ابھی کیا ہے ائلہ کالج بول کے ہمارے جو اسکول میں پڑھا ہمیں وہ پہلے مدرسہ ہوا کر مدرسہ بول کے تھا پہلے وہاں پہ جا اسکول میں پڑھ رہے تو وہد میں اسکول میں پڑھے اور یہ بھی کیا ب لگ بھگ ایک نائنٹین فٹی سیون تلک بھی ادھر نائنین نائنٹی نائن تلک بھی چل رہا تھا مغل شاب جو جو نوابا کے دور میں بھی پڑھ رہے تھے جوب بھی
ہوں
تو اس کے بعد جو ہے ہاں جی
تو اگر ابھی کا دیکھیں تو مطلب کون سی زبان بولتے ہیں باقیوگ چلو آپ آپ تو مان لیا میں نے آپ حیدرآباد سے مطلب د میں حیدرآباد سے میں سے تو باقی مل باقی جو یہ مطلب ڈسٹرکس ہیں باقی جنگیں ہیں مطلب یہ ہیں وہاں پہ کون سی زبانیں بولی جاتی ہے مطلب ایسے پہاڑی علاقوں میں یا مطلب ایسا نا جی
تلنگانہ ہے نا تلنگانہ میں حیدرآباد جو ہے ایک کیپٹل سٹی ہے بٹ باقی یہ پورے کنٹ پورے سٹی میں بولے تو تیلگو میں ہی زیادہ بات کرتا ہے آندرا میں
تیلو گوبھی ہے
ہاں ہاں ت ہو
آتی ہے کتنی یہ زبانیں جانتے ہیں آپ تیلگو بھی آتی ہے ہندی پڑھنا جانتے ہیں آپ
ہاں جی ہندی بھی آتی
ہوں ماشاء اللہ ہندی پڑھنی لکھنی ایسا آتی ہے آپ کو
جی جی جی میں کیا ہے میں اور دو لینگو ف فرسٹ لینگوج جوڑتا تھا کب یہ سکس کے بعد نرسری سے ففت الگ میرے کو ہندی تلگو اور ہندی تیلگو تھا میرا نرسری سے سک ففت کلاس کلک اور سک سے اردو تھا اور سیکن لینگوج چل ہوتا ہ
ہندی س ج تک نہیں پڑا جی
سی مجھے بالکل ہندی کا کوئی ایک لفظ بھی نہیں آتا بالکل جیسے بولتے ہیں اے بی ہندی کی وہ بالکل بھی نہیں آتا
بول تو پاؤ گا میں اگر آپ کچھ ہندی میں بولو گے تو ایسے کچھ الفاظ جو ہے وہ مجھے سمجھ آئیں گے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہو یا کیا کیا کیا کہہ رہے ہو وہ تو سمجھ آئے گا لیکن لکھنا یا پڑھنا بالکل بھی
بالکل ہے میں نے جو میرے دوست میرے ہندی لینگویج کے تھے زیادہ تر وہ مسلم تھے جو ہندی لینگویج ی کرے تھے بٹ انوگوں کے ہوم ورکس یعنی ان کا جو اسکول میں جو لکھنے کا جو دیتے تھے نا میں لکھ کے ہی دیتاوں تھا ان لوگوں کو ہندی میں تیلگو میں بھی ہاں نہیں تلگو ہندی کا جی
ہندی کا ہوں
ہاں ہندی کا بھی میں ل ہندی میں اردو میں تیلگو میں ہڈ رنگ ماشاء اللہ میری اچھی ہے
ہوں ہوں
جو فرسٹ کیا کر فسٹ ورڈ جو تیلگو میں یا ہندی میں یا اردو میں نا ایک بڑا ورڈ لکھتا ہوں بی چھوٹے چھوٹے لکھتا ہوں اس میں کیا رہتا معلوم ایک لک دکھ کے آتا اور
ہاں صی ہے یہ تو میں نے بھی ایسا سے مطلب جیسا کہ میں نے بتایا تھا ابھی اردو جو ہے اردو نرسری سے لے کے دسویں تک پڑھی تھی کشمیری بھی ویسا ہی تھا کشمیری لینگویج اور باقاعدہ طور پر مطلب ویسے کتابیں پڑھنا ان کو پھر ایگزام میں پاس کرنا لیکن تھوڑا سا وہ کشمیری پڑھنی ہے وہ تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے کبھی کبھی کیا مطلب اگر آپ پریکٹس کرو گے پڑھو گے تو پھر اتنی مشکل نہیں ہوتی لیکن آسان ہے اردو کی طرح ہی لکھی جاتی اردو عربک اور یہ کشمیری آپ کو سیم ہی لگے گی مطلب رائٹ سائڈ سے یہ دائیں طرف سے لکھی جاتی ہے کہ ویسے ہی
جی جی جی
تو آپ کو سیم ہی لگے گی اردو کشمیری ہے نا ایسے لکھ جی بالکل ملب ایسے پڑنے میں آے نہیں اردو اور یہ کشمیری اور عربک پڑھنے میں جو ہے مطلب یہ ریٹن میں اگر آپ دیکھو گے تو ویسا سیم لگتا ہے
ایٹ د سم
ہوں اور پڑھی بھی فار ایگزامپل ایسے ی میں کیا مثال دوں ابھی ہ جیسے عربک میں پڑھتے ہیں حمزہ الف حمزہ نون جب یہ کیا بولتے ہیں اس کو پتا نہیں میں ذہن میں نہیں آ رہا
پ آئی ہے
ہوں نہیں کچھ تو بولتے ہیں اس کو نہ ن لفظ نہیں وہ اوپر لگی ہوتی ہے چھوٹی سی وہ چھوٹی دال سی ہوتی ت
ہاں زیر زبر پش وہ رہتا اور
دال اس کو کہتے ہیں مطلب ایسے حمزہ نون زبر انن ایسے نا اس پہ نون پہ جو لگی ہوتی ہے چھوٹی سی اس کو کچھ کہتے
ہاں ہاں ڈبل ڈبل رہتا ن دن دون دن بند ایسا مطلب بڑا میں چ سر گا
ہاں تو ویسے ہی ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے وہ ویسا ہی مطلب ویسا ہی کشمیری لینگویج میں بھی ہے ایسا اس پہ لگی رہتی ہے وہ چھوٹی سی چھوٹی دال ہوتی ہے تو اس کو پھر میں ہاں ویسی مطلب ریٹرن میں لکھت میں جو ہے دونوں آپ کو سیم ہی لگیں گی پڑھی بھی ویسی ہی جاتی ہے سیم تو ایسا ہے کشمیری پڑھی ہے اردو پڑھی ہندی بالکل یہاں پرائیویٹ اسکولس میں پہلی پڑھائی جاتی تھی ہندی کشمیر میں تو اب شاید مجھے نہیں پتا ابھی یہ سٹیز میں پڑھائی جاتی ہوگی لیکن یہاں پہ نہیں مطلب ایسے گورنمنٹ اسکولس میں نہیں اور باقی جو یہ گاؤں میں ہمارے پرائیویٹ اسکولس وغیرہ ہیں تو یہاں پہ نہیں پڑھائی جاتی اس چیز میں شاید ہوگی اب ہندی پڑھاتے ہوں گے کوئی ٹیچرس وغیرہ ہوں گے لیکن ہم نے کبھی پڑھی ہی نہیں ایک ایک لفظ بھی نہیں پڑا
اس آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ کون سا تھا بھائی
میرا بتائیں تو کوئی نہیں
پے سبٹ اچھا سدا آپو
میتھس ہاں میتھ میتھس تو پڑھی تھی یہ کیا کہتے ہیں اس کو دسویں تک پڑھی تھی اچھی تھی پہلے تو نہیں تھی لیکن پھر بعد میں ہو گئی تھی باس وغیرہ کر لیتے تھے اچھے تھے اچھے سے سمجھ آتی تھی تو ہاں دسویں میں بھی اچھے نمبر تھے اس میں سیونٹی فور ایسا تھا
ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ
فیوریٹ میرا رہا ہے اگر ہاں فیورٹ انگلش ہی رہا ہے میرا چاہے گرامر ہو وغیرہ میرا بڑا شوق تھا یہ مطلب گرامر پڑھنے کا اور اچھا بھی تھا میں کر لیتا تھا اس کا تو بتائیں تو انگلش انگلش چاہ وہ لینگویج ہو یا یہ لٹریچر بک وغیرہ ہو کتاب پڑھنا ایسا تو اس میں میرا اچھا یہ لگتا تھا تھا کہ نہیں اچھی چیز ہے پڑھ لو باقی یہ سائنس میتھ وغیرہ اس میں دماغ ہی خراب ہوتا تھا اردو بھی سی اچھی ج ہاں اردو لینگویج کتاب پڑھنا بک سے پڑھنا جو پڑھاتے نا اسکول اٹھو پڑھ کے سناؤ کتاب سے پڑھو تو اس میں بڑا مزہ آتا تھا تو اردو بھی اچھی آ تو اردو اور انگلش یہ لینگویج لینگویج میں میری کافی جو پسندیدہ تھی فیورٹ تھی
انگلش بھی تھا کیجول نہیں تھا آپ کا ماشاء اللہ تھا بولو
ہوں
انگلش
ہاں انگلش انگلش بڑا بڑی اچھی ہاں پہلے سے ہی اچھی تھی گرامر وغیرہ میں میں پڑھتا تھا خود سے صحی من باقی چیزیں پڑھنا ٹینس ز جو بھی ہوتا ہے نا گرامر وہ وقب
جی
ہاں یہ سب چیزیں پڑتا تھا میں تو تب پھر اچھی ہو گئی تھی تو ابھی بھی میں کبھی بھی پریکٹس کرتا انگلش پڑھنی مجھے اچھی لگتی ہے آج بھی
جی جی آپ کیا پڑھتے ہوائی انگلش میں مطلب کون سے ٹاپک
کتاب پڑھنا چاہوں گا تو میں پریفر کروں گا یہی کہ انگلش میں ہو کوئی بھی ہو تو کیوں ایسا مجھے بس اچھا لگتا ہے یہ انگلش میں ہی پڑھنا
ہاں انگلش میں کیا ہے بولے تو اپن ہم لوگ ٹین دس سال ہم دیتے ہیں پڑھنے کے لیے انگلش میں تو آفیسلی یہ بالکل ہمیں آسان لگتا ہے کیونکہ ابھی دیکھو ایک دوسرا سبجیکٹ پڑھنے کے لیے یا دوسرا سبجیکٹ بھی نہیں ایک بارشٹ سیکھنے کے لیے لگ بھگ اپن اپن کو دو یا تین سال لگتے ہیں سمجھنے میں سمجھنے میں اور سیکھ نے کےے لگ بگ پانچ سال لگے پس کمپلیٹ پریباشا سیکھنے کے لیے
بالکل ایسا ہاں یہ پتا نہیں یہی یہ چیز کیوں ہے انگلش میں اتنا کم ٹائم کیوں لگتا ہے یہ بات میرے کو سمجھ نہیں آئی یہ یہ صحیح ہے انگلش شرو کر دو ای بی سے شرو تو فورا ا جائے گی بد میں ایسا لگتا ہے کہ ساری لینگویج آ گئی لیکن اردو چاہے باقی لینگویج ایسا لگتا ہے کہ سمندر ہے کافی بڑا ہے ج گھس جائیں گے تو پتہ نہیں ڈوب کے مر جائیں لیکن انگلش کا ایسے مطلب یہ ایسا لگتا ہے کہ بس ہو گیا ای فار ایپل سے ہی ہو جاتا ہے ایسا
وہل تھے اور کانفیڈینس لیول بڑھے آ ہ ار دیا بول در
بقی لینگویج کا نہیں ہے باقی لینگویج بھی بہت خطر ہے انگلش ایزی ہے دھا جائے تو تو سمجھنے میں بھی اور جو ہے سیکھنے میں بھی سیکھنے میں بھی بہت ایزی ہے لیکن باقی لینگویج کا اگر آپ دیکھیں نا بہت زیادہ خطرناک لینگویج وہ سیکھنے میں بھی ٹائم ہے اگر آپ لکھنا چاہو توکھ تنے بھی ٹائم لگتا ہے
بہت ٹائم لگتا ہے اور ایک برڈ بھی اگر ادھر کا ادھر ہو گیا بولے تو پریشانی خ ہو جات ہندی اردو میں نا لینگویج سے زیادہ لکھاوٹ کھ دیککھتی اردو میں اردو میں جیسے کہ دیر زگر پیش یا ابھی دیر د بھر فریج بھی نہیں لگائی ہے کیا بؤز یہ پیا علی سے اور می ممرے مر ایسا جو ورڈ جو رہتے ہیں نا تو نہیں